ہلو ہلو
السلام علیکم
وعلیکم اللام
اب ٹھیک ہے
بس ٹھیک آب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس گھر میں سب ٹھیک ہے
آج ہم کس ٹاپک پر بات کریں
مجھے لگتا ہے کمپیوٹر کی اہمیت
ہاں وہ تو بہت اچھا ہے
ہ آج کے دور میں کمپیوٹر ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ بن چکا ہے ہے نا
بالکل صحیح کہا تم نے بہت زیادہ کمپیوٹر نے انسانی زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے ہر فیلڈ میں اس کا استعمال ہو رہا ہے
جی ہاں تعلیم تجارت صحت سائ صحت سائنس انجینئرنگ اینڈ کمیونیکیشن ہر جگہ کمپیوٹر کی اہمیت نظر آتی ہے کمپیوٹر کی وجہ سے مشکل کام چند منٹ میں ہو جاتا ہے
پہلے لوگوں کو حساب کتاب کرنے میں بہت وقت لگتا تھا لیکن کمپیوٹر کچھ سیکنڈس میں برا سا برا حساب کر دیتا ہے
صرف حساب کتاب ہی نہیں بلکہ ڈیٹا ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی کمپیوٹر بہت مفید ہے ہزاروں فائلس اور ڈاکومنٹس ایک چھوٹی سی ڈیوائس میں سیو کیے جا سکتے ہیں
اسکولس اور کالج میں بھی کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے اسٹوڈینٹس اسائنمنٹ پرزنٹیشنس اور ریسرچ کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں
بالکل آن لائن ایجوکیشن کا نظام بھی کمپیوٹر کی بدولت ممکن ہوا ہے اسٹوڈنٹ گھر بیٹھے لیکچرز اٹینڈ کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں
انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا ملاپ تو علم کا ایک سمندر ہے کسی بھی ٹاپک پر معلومات چند سیکنڈ میں مل جاتی ہے
یہ بات بالکل درست ہے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کسی سبجیکٹ میں مشکل ہو تو وہ ایجوکیشنل ویب سائٹ اور ویڈیوز کی مدد سے آسانی سے سیکھ سکتا ہے
کمپیوٹر کا کمپیوٹر کا صحت کا شعبے میں بھی بہت بڑا کردار ہے ڈاکٹر مریضوں کا ریکارڈ کمپیوٹر میں رکھتے ہیں اور نئے ٹیسٹ بھی کمپیوٹر کی مدد سے کیے جاتے ہیں
جی ہاں ایکس رے ایم آر آئی اینڈ دوسری میڈیکل ٹیکنالوجیز کمپیوٹر کی مدد سے کام کرتی ہے اس سے ڈائیگنوسسک زیادہ درست ہوتے ہیں
بینکنگ سسٹم بھی کمپیوٹر کے بغیر نامکمل لگتا ہے آن لائن بینکنگ اے ٹی ایم اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سب کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی بھی
بالکل لوگ گھر بیٹھے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بلس جمع کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں
جی بالکل صحیح کہا آپ نے بزنس کے میدان میں بھی کمپیوٹر نے انقلاب برپا کر دیا ہے کمپنیز اپنا ریکارڈ کمپیوٹر میں رکھتی ہے اور آن لائن مارکیٹنگ کرتی ہے
جی ہاں ای کامرس کی وجہ سے لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور گھر تک سامان حاصل کر لیتے ہے یہ سب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی بدولت ممکن ہوا ہے
جی بالکل کمپیوٹر کمیونیکیشن کو بھی آسان بناتا ہے ای میلس ویڈیو کالس اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں بات کر سکتے ت ہیں
یہ واقعی بہت بڑی سہولت ہے پہلے پیغام پہنچانے میں دن لگ جاتے تھے لیکن اب چند سیکنڈ میں میسج پہنچ جاتا ہے
سائنس اور ریسرچ کے میدان میں بھی کمپیوٹر کا بہت اہم رول ہے سائنٹسٹس ڈیٹا االسس اور ریسرچ کے لئے کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہیں
بالکل اسپیس ریسرچ سے لے کر بدر فورکسٹنگ تک ہر جگہ کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے
کمپیوٹر انٹرٹینمنٹ کا بھی ذریعہ ہے لوگ موویز دیکھتے ہیں گیمس کھیلتے ہیں اور میوزک سنتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں
بالکل بالکل اس سے پرابلم بھی ہوئی ہے لیکن کمپیوٹر کا استعمال ہمیشہ محتاط اور مناز مناظم طریقے سے کرنا چاہیے زیادہ گیمنگ یا سوشل میڈیا وقت کو ضائع بھی بنا سکتے ہے اور جو ہو رہا ہے ابھی
ہاں بالکل صحیح بات ہے یہ بہت اہم بات ہے ہر چیز کے فائدے اور نقصانات دونوں ہوتے ہے کمپیوٹر کے صحیح استعمال ہی انسان کو ترقی دیتا ہے
آج کل آفیسز میں زیادہ تر کام کمپیوٹر کے ذریعہ کیا جاتا ہے ڈاکیومنٹس تیار کرنا ریکارڈز مینٹین کرنا اور رپورٹس بنانا سب کمپیوٹر پر ہوتا ہے
اسی لیئے کمپیوٹر اسکلس کی ڈیمانڈ بھی بہت بڑھ گئی ہے ہر نوجوان کو بیسک کمپیوٹر نالج ضرور حاصل کرنی چاہیے
بالکل اگر کسی کو کمپیوٹر چلانا آ ہے تو اس کے لئے روزگار کے زیادہ موقع پیدا ہو جاتے ہیں
ہاں کمپیوٹر پروگرامنگ بھی ایک بہت اہم فیلڈ ہے پروگرامر سافٹ ویئر اور اپلیکیشنز بناتے ہیں جو ہماری زندگی کو آسان بناتی
جی ہاں موبائل ایپس ویب سائٹ اور ڈیجیٹل سسٹم سب پروگرامس کی محنت کا نتیجہ ہوتے ہیں
کمپیوٹر نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بھی زیادہ منظم بنایا ہے ریکارڈز اور انفارمیشن ڈیجیٹل فارم میں محفوظ رکھی جاتی ہے
اس سے ٹرانسپیرنسی اور ایفیسینسی میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بہتر سروسز ملتی ہے
ایگریکلچر میں بھی کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے کسان ویدر رپورٹس اور فارمنگ ٹیکنکس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں
پیداوار میں اضافہ اور نقصانات میں کمی ہوتی ہے
کمپیوٹر کے ایک اورور اہمیت یہ ہے کہ کہ یہ وقت کی بچت چرچا ہے بہت سے کام جو پہلے گھنٹوں میں ہوتے تھے اب منٹوں میں مکمل ہو جاتے ہیں
جی ہاں اس وجہ سے پروڈکٹیویٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور لوگ زیادہ کام کم وقت میں کر لیتے ہیں
آج کل آرفشل انٹیلیجنسی بھی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے
بالکل ا آئی کی مدد سے مشین انسانی سوچ کے قریب کام کر رہی ہے اور نئے نئے انوینشن سے سامنے آ رہے ہیں
لیکن کمپیوٹر کا استعمال میں سیکیورٹی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے
ہاں پاسورڈ مضبوط ہونے چاہیے اور پرسنل انفارمیشن کسی غیر ذمہ دار شخص کو کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے
کمپیوٹر نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے
بالکل اب لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں اور معلومات ہاں تب تبادلہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے
اگر کمپیوٹر نہ ہوتے تو شاید آج کی ترقی اتنی تیزی سے ممکن نہ ہوتی
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں کمپیوٹر نے تعلیم صحت بزنس کمیونیکیشن اور ریسرچ ہر فیلڈ میں انقلابی تبدیلی پیدا کی ہے
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر آج کے دور کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے
جی ہاں ہمیں کمپیوٹر کا مثبت اور مفید استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور ملک کی ترقی میں حصہ لے سکیں
اج کی گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کمپیوٹر واقعی ماڈرن دنیا کا ایک ناقابل رہا تردید حصہ ہے
بالکل کمپیوٹر کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کا صحیح استعمال سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے
مجھے بولو آپ بھی جاتی نا شاید
ہاں میں جا رہی ہوں میں جوتی ہ مہاراج بازار
اچھا ہاں وہ میری چھوٹی والی نینن نے بھی کیا ہے شاید
ہاں اس نے کیا ہے
وہ جاتی تھی یہاں جہاں نا فری میں پڑھاتے تھے ہاں ہاں وہ میں نے سنا ہے مجھے بھی بولا تھا فرینڈ نے میری فرینڈ ایک جاتی تھی وہاں اس سے مجھے بھی بولا تھا لیکن مجھے گھر والوں نے جانا ہی نہیں دیا انہوں نے بولا کہ یہ کیسے مطلب کیا مطلب بہتری میں پڑاتے
نہیں نہیں ہم جاتے تو ویسے تو ایئرلی لیتے لیکن یہاں ہمیں جاتے وہاں منتھلی لیتے ہیں
وہاں کتنا لیتے
ایٹ ہنڈریڈ ابھی تھاؤزینڈ ہوا ہے میرے ٹائم ایٹ ہنڈریڈ ابھی تھاؤزینڈ ہے
مطلب ٹھیک ہے ف کر سکتا ہے انسان اتنی چاہیے جتنی ہر مہینے نکل لے ایسا نہ ہو کہ مطلب ایک مہینے دی اور دوسرے مہینے نہ نکلے
نہیں نہیں تھاؤزنڈ ہے ادھر منتھلی
نہیں وہ تو اچھی بات ہے
ہ اور میں نے آلموسٹ کیا ایکسل وسل بیسک ویسک ا بس ایچ ڈی ایم ایل ہے اس کے بعد سرٹیفکیٹ
ہاں
اب بس ہو رہا ہے میرا یہی لاسٹ کے ایک دو منتھ سے
لیکن صحیح میں مطلب صحیح ہمیں جو آج کا ٹاپک پڑھا بہت اچھا تھا اور اس میں یہ صحیح بات بھی ہے جس کو کمپیوٹر آتا ہے تو اس کو ہاں اس کی زندگی سچ آسا نہیں ہے کیونکہ اس کو تو کچھ ڈھونڈنا ہی نہیں ہے
ہاں صی بالکل اور آج کل سارا کچھ اگر انسان کے پاس گھر بیٹھے بھی سسٹم ہوگا وہ گھر بیٹھے کما سکتا ہے
ہاں اور کیا مطلب اصل میں نا ہونا چاہیے تھوڑا سا ہی چلو دیکھو ہم ہی گھر بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ کچھ تو کر رہے ہیں
ہاں
تھوڑا سا ہی آنا چاہیے آتےے ہوتے ہیں ایسے لوگ مطلب جنہوں نے پڑھا تو بہت ہوتا ہے لیکن آتا کو
کچھ بھی نہیں ہے ہاں سچ ہے ہوں اور سب سبزی کا کیا بنائی تھی
آج ہم نے سبزی بنائی تھی ہمیں تھے آج پیاز اور آلو اور تھی دال اور تھا ساگ
اچھا برتن برتن دو ہی
میں تو کھانا کھا کے ہی اندر آ گئی آپ کا کال آیا میں بات کر رہی ہوں مجھے نہیں پتا اب میں جاؤں گی انر بہننے شاید برتن دھوئے ہ گے یا مجھے جھاڑو وغیرہ لگانا ہوگا
جؤلا گا اورور
دوسری بار نے آئی وہ آدھی ہے اور وہ مطلب کھڑا رہ ہی نہیں پاتی ہے وہ بس اتر میں بھی اتر گئی
تھاک جاتے ہیں نا دن بھر بھی
پتا نہیں یہ کون سا اتنا بڑا کام کرتے ہیں جو تھگ
جاؤ کرو آپ جلدی کچن میں اور پھر سو جاؤ
اب جاؤں گی اندر میں گئی اندر یہاں میں نے بھرے مشین پہ دیکھا بھائی نے کپڑے رکھے ہیں اور میں مجھے لگتا ہے اب میں سوسائڈ کرنے والی ہوں
اب صبح دو ایک ساتھ لگا مشین ساتھ کے نکال لو
ارے اس نے ابھی نکالا نا مطلب وہ صبح کپڑے پہنے
اچھا ٹھیک یہ تو روز کا ہے صبح لاگاؤ شام کو نکال دو چلو ٹھیک ہے میں آپ کو کرتی ہوں فون
اوکے بائے اللہ حافظ
بس